سلام میرے بھائی کیسے ہو مجھے تم یہ بتاؤ تم ٹھیک ہو گھر پہ سارے ٹھیک ہے کیسے کیا چل رہا ہے سب کچھ سب کچھ بتا دو یار میں نے تو تمہیں کہیں پر دیکھا بھی تھا یار
ہاں ولیکم علیکم السلام ہاں یار میںب بالکل حیران رہ گیا آپ کو دیکھ کر اتنی بھیڑ میں اچانک سے نا مجھے نظر پڑی اور میں نے دیکھا یہ کیا یار تو میرا دوست ہے اوپر سے یار میں آپ کو آواز د د تھا لیکن مجھے تھوڑی جلدی تھی اور آب بھی پھر نکل ہی چکے تھے شکر ہے یار آپ نے فون کر لیا میں بھی سوچ رہا تھا آپ کو فون کرنے کا یار
بالکل بالکل اس لیے ایک ضروری کام سے نکلا تھا لیکن سچ بتاؤں تو یار یار تو آگئی تھی سوچ رہا تھا رکوم ویسے مجھے بتاؤ کتنا وقت گزر گیا نا ہم نے جب آخری بار ملے تھے تب ہم بالکل یار بچے سے اگر ا میں یاد کروں تو ہم بالکل بچے تھے اور اب دیکھو سب کتنے بدل گیا ہے
ہاں یار میں بالکل ٹھیک ہوں یار آپ سناؤ ہاں یار وقت پر تو جیسے نا یار لگاتار اڑ گیا ہے اب تو ہم ہم پر بڑوں جیسی ذمہ دارییا آ گئی ہے جیسے بڑوں پہ ذمہ داریاں ہوتی ہے پیسی اب ہم پہ بھی آ گئی ہے آپ کے گھر والے کیسے ہیں امی کیسی ہے ابو کیسے ہے اور باقی سارے خیریت سے تو ہے نا مجھے ان کے بارے میں بتاؤ
الحمد للہ بھای الحمد ل سبھی ٹھیک ہے ابو اب گھر پر ہی زیادہ وقت گزار اور امی بس سنی کی دیکھ بال میں لگی رہتی ہے تمہارے گھر میں سب کیسے ہے تمہارے بھائی کی شادی ہو گئی تھی نا
ہاں یار ان کی تو شادی ہو گئے اور اب ان کا ایک چھوٹا سا نا بیٹ تا بھی ہے گھر میں ہر وقت اس کی رونق وغیرہ رہتی ہے اور امی ابو کا تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو دادا دادی بن کر اتنے زیادہ خوش ہو گئے ہیں بس یار زندگی اپنی رفتار سی چل رہی ہے پتا نہیں چل رہا یار کب بڑے ہوگئے چھوٹے سے بڑے کب ہو گئے
تو یار بہت ہی اچھی بات ہے سن کر دل خوش ہو گیا ویسے ہمارے پرانے دوستوں کا کچھ پتا ہے تو میں کبھی ملاق قات وغیرہ ہوئی ہے یا ان سے بات وغیرہ ہوتی ہے آپ کی
کچھ سے تو ہوتی ہے کچھ سے بالکل آرام نا ختم ہی ہو گیا ہے وہ بات ہی نہیں کرتے نہ وہاں سے کال آتا ہے نہ ہم ہی کرتے ہیں اصل میں مصروفیات بہت آ گئی ہے نا جیسے جیسے بڑے ہو گئے ویسے ویسے مصروف بھی بڑی اضافہ ہو گیا ان میں بھی آپ کو وہ دوست یاد ہوگا جو ہر وقت ہمیں ہنساتا رہتا تھا اس کی ن پرسوئی شادی تھی اس نے بلایا تھا مجھے اپنی شادی پہ لیکن میں تھوڑا جب مصروف ہو گیا تھا آفس کے کام میں تو میں نہیں جا سکا اب کبھی کا بار پیغام وغیرہ بیچ دیتا ہے بس زیادہ بات چیت تو نہیں رہتی مصروف یات ہے نا
ہاں ہاں وہی ہوتا ہے نا جب سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو دوستی تھوڑی پیچھے چھوٹ جاتی ہے لیکن پرانی یادیں ہمیشہ دل میں رہتی ہے مجھے یاد ہے جب ہم سب مل کر شام کو کھیلا کرتے تھے اور وقت کا پت ہی نہیں چلتا
ہاں یار بالکل وہ بھی تھنک کیا ہی تھے نا یار نہ کوئی سے کر رہے تھے تھی نہ کوئی پریشانی رہتی تھی اور تم سناؤ تمیں تو ہمیشہ سے گھومنے پھرنے کا بےحد شوق تھا کچھ سفر وغیرہ کرتے ہو آج کل کچھ پلان وغیرہ کیا ہے کہیں جانے کا یا بس کام ہی میں لگے رہتے ہو دن بھر بس کام کام کام
ارے یار ارے یار کیسی باتیں کر رہے ہو یار سفر کا شوق تو اب بھی اٹھا اتنا ہی ہے جتنا پہلے تھا پچھلے ہی مہینے میں ایک بہت دور دراز علاقے میں چلا گیا تھا وہاں کی وادیاں دیکھ کر اتنی لاجواب تھی شہر کی باغ باغ سے دور وہاں ایک وہاں کا سکون اتنا لاجواب تھا کیا بتاؤں یار تم سناؤ تم نے کوئی سفر وغیرہ کیا کہ بس ہم سے ہی پوچھو گے
ارے یار کیسی بات ہے تو میں بھی میں نے بھی یہ کیا تھا لیکن میں پہاڑوں کی طرف نہیں گیا مجھے نا تھوڑا سا ڈر لگتا ہے پہاڑوں پہ جانے کا اصل میں گاڑیوں سے جو سفر کرنا ہوتا ہے نا پہاڑوں کا تو مجھے تھوڑا ڈر لگتا ہے اس چیز سے مجھے ویسے میں ایک ایسی جگہ گیا تھا جہاں نا پرانے زمانے کی خوبصورت عمارتیں اور تاریخی مقامات ہے مجھے ویسی جگہیں بہت پسند آتی ہے اور بہت شوق سے میں گیا تھا وہاں پر وہاں کا ماحول بالکل ن بالکل ہی الگ ہی جیسا تھا جیسے مطلب پرانے دن یاد آ گئے اس کو دیکھ کر
واہ یار یہ بھی ایک الگ ہی مزہ ہے ویسے جب تم وہاں گئے تھے تو وہاں کا کھانا کیسا تھا لائک وہاں تو راستے پر کچھ کھایا وغیرہ ہوگا تم تو شروع سے کھانے پینے کے بےحد شوقین وغیرہ ہو ہمیں تو پتا ہے آپ تو پہلے سے کھانے کی کتنے شوقین ہو
او ہو کھانے کی تو بات اتی مذ گارے ہو وہاں کا مخصوص کھانا اتنا لذیذ اور اتنا مسالے دار تھا کہ منہ میں نا پانی آ جاتا تھا مجھے ابھی بھی پانی آ رہا ہے منہ میں انہوں نے نا مٹی کے برتن میںٹیلے مٹی کے برتنوں میں کھانا پکا تھا جس کی وجہ سے اس کی خوشبو ہی الگ تھی اور تم نے پہاڑوں پر مجھے بتاؤ تم نے پہاڑوں پر کیا کھایا
پہاڑوں پر تو سادگی تھی لیکن مزہ بہت آیا وہاں کی ٹھنڈ میں انہوں نے گرم گرم شوربہ اور روٹیاں کھلائی اور کباب وغیرہ کھاائے ہم نے اور وہاں کی مخصوص گرم چائے کیا مزہ تھا ا ابھی بھی منہ میں پانی آ رہا ہے ٹھنڈ میں جس میں جان ڈال دیتی ہے وہ گرم چائے اونچائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا
ہاں یار سردی میں گرم چائے کا مزہ ہی کچھ اور ہے ویسے ابھی حال ہی میں جو بڑا تہوار گزر کر گیا ہے نا وہ تم نے کیسے منایا تمہارے گھر پر تو ہمیشہ بہت بڑا اہتمام ہوتا ہے نا آپ کے گھر والے تو بڑا فنکشن و وغیرہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دو
ہاں ہاں یار سب بتا دیں گے اس بار بھی بہت مزہ آیا اگر کو پورا سجایا گیا تھا ہر طرف روشنی تھی صبح سے ہی مہمانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا اور میں نے بہت ساری مٹھائیاں اور مخصوص پکوان بنائے تھے تھ سب رشتے دار ایک جگہ جمع ہوئے تھے آپ مجھے اپنا بتاؤ آپ نے کیسا گزارا تہوار آپ کا عید کا تہوار کیسا گیا
ارے یار آپ کو تو پتاہ ہے مجھے کتنا کتنا ہے ان تہواروں کا ہمارے گھر بھی بالکل ایسا ہی ماحول تھا تہوار کا تو مزہ ہی تب آ جاتا ہے جب سب مل کر بیٹھتے ہیں بزرگوں کی بات سننا ان سے عیدی لینا بڑوں سے ابویسلی وہ تو ہمیں کرنا ہی پڑتا ہے عیدی لناا ایسے موقع پر پرانی باتیں یاد کر کے رونا اور ہنسنا دونوں ساتھ ہوتا ہے اور مزہ تو بحد آتا تا ہے پکوانوں میں جو امی بناتی ہیں ان تہواروں پہ عید کے موقع پہ تو امی نے بریانی بنائی تھی کیا لاجواب بنائے تھی
ارے یار بریانی کی بات نہ کرو منہ میں پانی آ جاتا ہےیار ایسے سچ کہہ رہے ہو تہوار یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنی سرگرمیوں سے نکال کر اپنوں کا اپنوں سے قریب لیات ہے ورنہ عام دنوں میں تو کسی کے پاس سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہوتی سارے مصروف ہوتے اپنے کاموں میں ہے نا
ارے یار بالکل بالکل بالکل صحی بات ہے اچھا یار یہ بتاؤ اب جب تم اتنے سالوں بعد اچانک ملے ہے تو کیا صرف فون پر ہی بات رہے گی دوبارہ کبھی ملنے کا ارادہ ہے بھی ہے کہ نہیں
ارے یار کیوں نہیں کیوں نہیں میں تو خود سوچ رہا تھا کہ ایک اگلے ہفتے کسی دن نکلتے ہیں ہم دونوں بیٹھ کر آرام سے دیر ساری باتیں کریں گے کھانا کھائیں گے اور پرانی یا تم کو تازہ کریں گے تم بتاؤ اگلا اتوار کیسا رہے گا
ارے ار اگلہ آت وار اچھا رے گا اتوار بالکل بہتر ہے میں پورا دن فارغ ہی رہتا ہوں کچھ کام تو ہے نہیں ہے مجھ سے ہم صبح ہی ملیں گے اور پورا دل ساتھ گزارے گے گھر والوں کو بھی میرا سلام کہنا ابھی کو ابو کو ان کو خاص کر میرا سلام بیچنا ٹھیک ہے نا
ارے یار ضرور ضرور ضرور میں کہہ دوں گا تم بھی گھر میں سب کو میرا سلام د دینا چلو پھر اگلے اتوار کا پکا رکھا میں نے اپنا خیال رکھا میرے یار ٹھیک ہے
ہاں یار آپ بھی اپنا خیال رکھنا لیکن لیکن لیکن میں تو ایک چیز بھول گیا یار ا وہ یاد ہے آپ کو وہ ہمارا ایک دوست تھا جو بالکل ا سہما سہما سا رہتا تھا ان کو سارے چڑھاتے تھے وہ تو آپ کو یاد ہی رہے گا نا وہ دو سماج
ارے ہاں ہاں مجھے پتاہ ہے کس کی بات کرے ہو اس کو کیا ہے میں نے تو پچھلی دفہ دیکھا تھا ویسے ان کو کچھ چھ سال پہلے دیکھا تھا اس کے بات تو اتا پت نہیں اس کے بارے میں بتاؤ کیسے کیا سورتیال ہے ان کے یہ تو اچھی بات ہے آپ نے کو دیکھا کب دیکھا اور کدھر دیکھا
ارے یار کیا بتاؤں پہلے تو تو وہ جان میں نہیں آ رہی تھی اتنے بڑے ہوگئے اتنے بڑے ہو گئے جب میں نے ان کو دیکھا نا وہ تو ابھی وہ سہم رہے ہی نہیں وہ تو الگ ہی کچھ اور رہے ہو گئے ہیں اور اتنے ماشاء اللہ سے اتنے اچھے ہو گئے وہ بھی آپ کے بارے میں بات کر رہے تھ تھ آپ کیسے ہو کیا ہو انہوں نے بھی آپ کے لیے سلام بیچی تو یہ کہنا تھا مجھے
ارے یار وعلیکم وعلیکم اگر ان نے سلام بھیجی ہے تو اچھی بات ہے چلو یار وہ بھی اچھی بات ہے اگر وہ آپ سے ملے چلو کوئی بات نہیں پھر کسی دفعہ بات کرتے یا ہمارے یہاں آ جانا تب مل کے اور مخصوص بات کرتے ہیں چلو اللہف
ج ج ہاں یار آپ کو بھی اللہ حافظ ہپ بھی اپنا دھیان رکھنا چلو اللہ حافظ
جی